السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں جی آپ کیسے ہیں میں تو ٹھیک ہوں الحمد للہ میں بہت اچھی ہوں جی جی الحمد للہ میرے امی ابو سب ٹھیک ہے جی آپ کے گھر میں امی ابو کیسے ہیں
سبھی ٹھیک ہے سبھی ٹھیک ہے الحمد للہ تو آپ ہی بتائیے کیا کر رہی تھی آپ
جی بیٹھی تھی من میں خیال آیا کہ آپ سے گفتگو ہو جائے بھائی سے بہت دن سے گفت توگ نہیں
بالکل میںی بالکل بال صحی بات بالکل صحیح بات تو اچھا کیا آپ نے تو کس پر ہم آج بات کریں گے میم
پردوشن کے بارے میں پلوشن پردوشن
ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے وہ میرے حساب سے اچھا ٹاپک رہے گا کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ دو بہت ہی گندا ماحول کر رکھا ہے لوگوں نے تو آپ کچھ پہلے بولو پوشن کے بارے میں
پردوشن کے بارے میں میں یہ بولنا چاہوں گی جیسے اپنے آس پاس اسکول اسکول بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہاں ب اچھے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر وہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں پردوشن پھیل رہا ہے تو بچے بچے جب وہاں سے پڑھ رہے ہیں نا تو پھر وہ وہ وہ اسمل ان کے باڈی کے اندر جا رہی ہے وہ بہت نقصان دہ ہے بہت نقصان دہ کہ اسی لیے پردوشن بالکل نہ پھیلیں گندگی بالکل نہ کریں ا اور ا اپنے آس پاس سوچھ ایک دم صاف ستھرا رکھ یہ زیادہ اچھا رہتا ہے اور پردوشن بالکل بھی نہیں پھیلانا چاہیے
صحی بات میمی تو پہلے میم پ میم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب کہ پولوشن ہوتا کیا ہے نا میم
جی جی
تو پولوشن کا مطلب ہے ماحول کا گندا ہونا جسے ہم انگلش میں کنٹمنیٹیڈ بولتے ہیں جب ہوا پانی اور زمین میں ہارم فل کیمکلز مطلب کہہ نقصان دہ کیمکلز سموک پلاسٹک اور ویسٹ مل جاتا ہے تو اس پولوشن تو اس پولوشن اسے پولوشن کہتے ہیں آج پولوشن دنیا دنیا کے سب سے بڑے انوائرمنٹل پرابلمس میں سے ایک مانی جاتی ہے نا میں
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
کو جانوروں اور پرندوں پر برا اثر دیتا ہے پولوشن- کہ جو آپ پہلے دیکھتی تھی- تو اج کل وہ نہیں دکھتے ہیں ماحول میں ہے نا-
جی-جی وہ
یہ سب کس سے ہوتا ہے یہ سبھی جو- پولیوشن سے ہوتا ہے اس میں- تو آپ کچھ بتانا چاہو گ پولوشن کے بارے میں?
پدوشن کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اپنے آس پاس صاف- صفائی رکھے ٹھیک- اور پردوشن گندگی بالکل نہ پھیلائے, اگر گندگی ہو رہی ہے تو اس کو ترنت صاف کیا جائے ٹھیک ہے نا اور اور سب کو یہی سب کو آگے یہی سکھانا بھی چاہیے- کہ پردوشن بالکل نہ پھیلاؤ- جیب -جنتو کے لیے بھی ہانیکارک ہوتا ہے اور منشی کے لیے بھی ہانیکارک- ہوتا ہے بہت زیادہ ہانیکارک ہوتا ہے- پھر اس کے پردوشن پھیلے گا ہانیکارک ہوگا تو پھر اپن کیا کرتے ہیں- ڈاکٹروں کے پھر چکر کاٹنے لگتے ہیں یہ غلط چیزیں ہیں جب آ جب آپ اپنے اپنے سے ہی صاف صفائی کا دھیان رکھیں گے پردوشن نہیں پھیلائیں گے تو آپ بھی سیف رہیں گے- آپ کے بچے بھی سیف رہیں گے, آپ کے اڑوس پڑوس والے بھی سیف رہیں گے- اس سے اچھی وائبس آئے گی, اچھا ماحول بنے گا- اور پردوشن سے کسی کو کھانسی آ رہی, ہے کوئی بیمار ہو ج-
بالکل صحیح بات میرے خیال میم آپ ایئر پولوشن کی جس کو ہم ہوائی گندگی کہتے ہیں تو اس کی بات کری ہو آپ- تو دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹریز ہوتی ہے بڑی- بڑی ویکلز گاڑیاں ہو, گاڑیاں ہوتی ہے- تو اسے نکلنے والی دعاں ہوا کو گندا کرتی ہے- جس کہ آپ جانتی ہو اس سے اسھما بریتنگ پرابلم اور دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہے- آج کل آپ, آج کل آپ دیکھتی ہو آج مل کے پڑوس میں آپ دیکھتے ہو کسی کو کھانسی آتی ہے پھر تو رکتی ہی نہیں تو وہ استھما کی پر وہ ک سے ہوتی ہے گاڑیاں زیادہ دعا چھوڑی ہے اور انڈ- ریز میں سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ ہوا کو بالکل ہی اندا کر ہے- تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے اندر جو مطلب کہ وہ ہے نا اب- پاٹس تو وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں-
جی- جی- جی صحیح فرمایا آپ نے- اور پردوشن پردوشن بہت نقصان داک ہے بہت زیادہ- ہاں جیسے اپن پردوشن پھیلا رہے ہیں نا ہا چلی- ٹھیک ہے نا ہوا چلیی تو وہ پردوشن کیا کرتا ہے چاروں طرف پھیلاتا ہے- اور جب چاروں طرف جب چاروں طرف پھیلائے گا تو سارے انسانوں کو پرابلم ہوگی- سب کو پروابلم ہوگی سب سب وہ ہوں گے کیا تو کہتے ہیں پریشان ہوں گے بھاگیں گے ادھر ادھر اس سے کیا ہوگ ا کہ بھگدڑ مچے گی پھر پولوشن سے پھر اور زیادہ پلوشن پھیلے گا ہم ان سے ٹچ ہوں گے وہ ہم سے ٹچ ہوں گے پھر وہ کسی اور سے ٹچ ہوں گے ایسے کرتے کرتے پردوشن پورے شہر میں پھیلنے لگتا
بالکل بہم تو دوسری ہم بات کریں گے یہ جو کہ ہے واٹر پولوشن ہے نا میم پانی کی گندگی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ گھر میں پسند نہیں کرتا ہے کہ مطلب کہ ھ اگر ہم دیکھو کیا کریں گے اگر میں ہم اگر ہم گھر میں ہی گ کوئی بٹا سا گٹا ہو دیں گے تو ڈالیں گے اسی میں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تو زمین مطلب کہ زمین کے اندر ہی ایک تو بدبو بھی نہیں آئے یہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں دیکھو لوگ پالتھینس اٹھاتے ہیں اور جا کے پھینکتے ہیں کسی دریا میں ہے نا اوشنس میں پھینکتے ہیں سمندر میں پھینکتے ہیں اس سے کیا کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں بھی جانور ہوتے ہیں جو کہ پانی میں ہے وہ بھی ان سے خراب ہوتے ہیں ہے نا میم
جانوروں کو بہت نقصان ہوتا ہے جیسے اپن پنی گندی بہت زیادہ جیسے ایک کوڑا دان ہے ٹھیک ہے نا اب جب کوڑا دان ہے تو اس کو ایک گیلا کچڑا الگ رکھیں سوکھا کچڑا الگ رکھے جیسے جانور جائیں گے تو ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا نہیں تو وہ بھی جیب جنتو مریں گے اس میں بھی تو پولوشن ہوگا نا پھر وہ ان کی اسمائل آئے گی پھر انسانوں تک پہنچے گی تو وہ بھی تو ایک پولوشن ہے نا تو جب آپ اپ خود خود صی را چلیں گے نا تو دوسروں کو بھی صحی راستہ سکھائیں گے تو یہ زیادہ اچھا رہتا ہے جانوروں کو بھی ہانیکارک نہیں ہوگی انسانوں کو بھی ہانیکارک نہیں ہوگی اور پولوشن ا بہت گندی چیز ہے بہت جو بہت زیادہ
تو میم دیکھو اور ایک اور ایک بڑا پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا جو کہ ہے نوائز پولوشن نوائز پولوشن دیکھو بہت ہی مطلب دیکھو دیکھو نوائز پولوشن ہوتا کیا ہے نوائز پولوشن ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں تو وہاں پر شانتی بالکل نہیں ہوتی ہے ہے نا میم تو اسے ہم نوائز پولوشن کہتے ہوتا کس سے ہے دیکھو اگر ہم زیادہ ٹریفک اور لاؤڈ اسپیکرس اور فیکٹریز کا شور انسان کی صحت اور مطلب کہ ہوتی گندی طریقے سے متاثر کر سکتی ہے ہے نا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تو دیکھو میرا ماننا کیا ہے اگر ہم ایک کام کریں گے نا اس سے بچ سک دیکھو جو چھوٹی چھوڑے وہ ٹیگس ہوتے ہیں نا جو روپیز کے ٹیگس ہوتے ہیں اگر ہم لاؤڈ اسپیکرس کے بدلے انہیں کو مطلب کہ لگائے کسی ریڑی پر لگائے یہ اتنے کا ہے وہ اتنے کا ہے سامان اس سے تو کیا ہوگا پہلے ہی نوائز کام ہوگی بولنا بھی نہیں پڑے گا اور شور بھی نہیں اٹھے گا بازار میں جو شور ہوتا ہے نا آج کل میں وہ بھی نہیں اٹھی گا اس سے پچتے ہیں تو ایک تو فکسڈ ریٹ رہے گی ہر ایک چیز کی دوسرا تو شور بھی نہیں اٹھے گا اس سے مجھے میرے خیال سے بچیں گے لوگ لوگ بھی اور
جی
ہے نام ہے
لوگ بھی بچیں گے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے جی صحیح فرما رہی ہوں نا
ہاں بالکل صحیح بالکل صی
اور بتائیے پولوشن کے بارے میں آپ کچھ
تو پولوشن کے بارے میں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے کلائمیٹک چینج ہو جاتی ہے بالکل جیسے کہ آپ جیسے کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں دیکھو کیا پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں بہت ہی ایک دو پھر برف گر جاتی تھی یہاں
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
آج جو ہوتا ہے میم میں پچھلے پانچ سال سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بپی نہیں گرتی ہے برف گرری ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے تو وہ مطلب کہ بہت کم ہے پہلے کے زمانے کے مقابلے سے تو یہ کس سے ہوتا ہے جب کہ لوگ ماحول کو گندا کرتے ہیں دھواں اٹھاتے ہیں بہت سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو اوپر اللہ تعالی نے ایک اوپر وہ سیٹ کر رکھی ہے جس کو ہم انگلش میں اوزون لیئر کہتے ہیں سطح
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تو اس میں اس سے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو سن سے آنے والی جوکندی ریس ہے یووی ریس
جی جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
ماحول خراب ہوگا تو اس میں تو گڈھے ہو جائیں گے جو اوپر آنے والی ریز وہ زیادہ آ جائیں گی اس سے کیا ہوگا کہ اسکن کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ت ہےا م آنکھ اوپر برا اثر برا اثر پے گا ہمیں چاہیے کہ مطلب کہ ہم بالکل ہی پولوشن نہ اٹھائے ماحول میں
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو پالوشن کے بارے میں بہت جانکاری ہے ماشاء اللہ آپ آپ سے پولوشن کے بارے میں مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ماشاء اللہ آپ نے آپ سے مجھے پردوشن کے بارے میں بہت ساری جانکاری ملی بہت سی تعلیم میں نے آپ سے پالوشن کے بارے میں حاصل کی ماشاء اللہ آپ بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھے پردوشن کے بارے پلوشن کے بارے میں بولیں مجھے بہت سی جانکاری نہیں تھی ماشاء اللہ مجھے آپ سے ہی جان اری ملی ایسے آپ سب کو آگے سکھاتے رہے پولوشن کے بارے میں آگے ب بتاتے رہے ایسے ہی آپ آگے بڑھتے رہے جی اور ایسے ہی آپ آگے کرتے رہے
اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھھیے گا اور ماحول کا بھی خیال رکھیے گا ساتھ ساتھ
جی جی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ مم اللہ حافظ اللہ